ہلو
ہاں آواز آ رہی میری
وعلیکم السلام
خرییا
ہاں جی خیریت آپ کیسے ہو
ٹھیک ہو آپ
ہاں الحمد للہ آپ کیسے جی بیٹھی تھی میں
اچھا اچھا اچھا لائٹ چلی گئی اور انورٹر نہیں ہے
نہیں ہے نا
اچھا انا واٹر نہیں ہے ہم لوگ کے پاس تو ہے لائٹ ہے انورٹر ہے لائٹ جاتی ہے تو انورٹر رہتا ہے
اچھی بات ہے نا
جی اب اس مو سب میں کون سے پھل فروٹ کھاتے ہ
ابھی تو ابھی نہیں تو جیسے سیزن رہتا ہے نا تو وہ سیزن سیزن کے حساب سے کاتے ہیں نا جیسے جیسے کہ ابھی آم کا سیزن تھا ابھی گرمیوں میں ابھی ٹھنڈی میں کون سا سیزن رہتا جیسے بارش کے موسم میں کون سے پھل اگتے
ہاں تو ابھی جیسے آم کا ٹائم ہے تو آم آم سے کیا کیا آپ مطلب آم کھاتے ہو آم سے کیا کیا بناتے ہو
یہ آم کا جوس پھرا آم ہم کو جیسے کاٹ کر کا کہ
ہاں تو آم کا جوس آپ کیسے بناتے ہو جوس
آپ کا جو ہاں وہ آم کا جوس بھی بناتے ہیں اور وہ بولتے نا وہ کیا کھات وہ پورن پولی وہ بناتے نا کرراس وہ پوران پلی وہ
آم کی آم کا جو اماؤٹ بنتا ہے ہمماٹ ہی بولتے ہیں نا اس کو جو پپڑی ٹائپ کا ہوتا ہے جو مطلب کہ اس کو گرم کر کے اچھے سے اور پھر پھیلایا جاتا ہے دھوپ میں
ہاںموٹ کائیوں نا
جے بہار میں سبھی مطلب
ہاں آپ بناتے ہو کیا ماوٹ گھر پ
نہیں وہ لیکن میرے گھر میں بنتا ہے جیسے آم کی چٹنی بھی اگر آپ بتا بناتے ہو تو اس میں بھی اچھا اچھا لگتا ہے کھانے میں
ہاں آم گنی ہم کاریی کا آئی ا اچار بناتے کیری کا اچار
اچھا تو کیسے بناتے ہو بتا سکتے ہو
کیری کا اچار کیا
ہاں ہاں کیری کچر
ہاں تو وہ اس میں جیسے کہ کیری کو پہلے لاتے ہیں نا پھر اس کے بعد میں اس کو کا دھو کر کاٹے پھر اس کو سکھاتے بار دھوپ میں اس کو جیسے س کاتتے ہیں پھر وہ ہاں پھر اس کو الگ نکالتے پھر اس کو پورے چری چیری کاٹ پیاز بعد میں رائتا رہتا ہوتا ہے وہ سب جیسے اس کا سامان رہتا ہے آم کا ا چار کا جیسے ہاں وہ رائتا بولتے نا رائتا تمالو آپ کو اس کا رائتا ون آپ وہ مسالا یہ جو مسالہ جو کھاتے ہیں اپن وہ سب ڈالتے ہیں اس میں پھر اس کو جیسے گرم کر کراتے
او تو اس میں تیل جیسے مطلب کہ تیل گرم کر کے ڈالتے ہو نا
ہاں تیل گرم کرتی ہے نا
اچھا
لگتے ہے اس کو وہ زیادہ تر تیل ہی لگتا
تیل ہی مطلب کہ ڈالتے ہیں تو اس سے اچھا بنتا ہوگا باقی اس میں مطلب سبھی مسالے جیسے رائچی س یہ سب جو ڈالتے ہیں تو وہ سب بھی ڈالتے ہو آپ جمائن یہ سب
ہاں پھر سب ڈالتے ہیں نا الائچی اور دال چین الائچی
اچھا یہ سب ساری چیزیں آپ ڈالتے ہو اور آم کے اچار میں آپ پ مطلب کیا کیا ڈالتا ہے آم کا چر تبھی بنایا آپ نے
آم کا اچار تو نہیں بنا ہے ہو آپ بنائے ہو کیا
ہاں میں تو بنائی ہوں آم کی چٹنی بھی نہیں بنائے
نہیں آم کی چٹنی بھی نہیں بنائے
دیکو آم کی چٹنی کیسے بنتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے آم کی چٹنی کو کیا کرنا آم کو چل لینا ہے اس کو مطلب کہ موٹا موٹا سا تھوڑا میڈیم والا موٹا رہنا چاہیے اسے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو دھل کے اور مطلب ایک کڑھائی لینی ہے اس میں ڈال کے پانی ڈال کے اسے ابالنا ہے اتنا ابالنا ہے کہ وہ گل جائے ٹھیک ہے ڈلنے کے بعد جب وہ ہو جائے گا تو اس کو وہ پانی کو مطلب کہ ہٹا دیں گے اور آم سائڈ کر لیں گے ٹھیک ہے پھر ادھر کیا کریں گے ہم جیسے تھوڑا تیر لیں گے سرسو سو کا ٹھیک ہے اسے گرم کریں گے اس میں جیرا ڈالیں گے جیرا ڈالنے کے بعد اس کو کیا کریں گے مطلب جو چٹنی ہے آم جو ہے جس کو میں نے مطلب ابالا ہے اس کو اس میں ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھے سے سے ملاتے رہیں گے پھر اس میں کیا کریں گے میٹھا میٹھا آتا ہے نا کوڑ وہ ڈالیں گے جی ہاں وہ ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھے سے ملائیں گے خوب اچھے سے جب تک مطلب اس میں تھوڑا سا اسمیل اچھی نہ آ جائے ٹھیک ہے تب جیک کو اسے نکال کر پھر کھاؤ بہت اچھا بہت مزہ آتا کھانے میں
تو آپ میٹھا والا بناتے ہو کیا
ہاں ہاں م
گڑ ڈال کے بناتے ہو آم کی چ ہاں بہت سارے ایسے لیمبو کبھی چارا مارکیٹوں میں جیسے بہت سارے ای ب چارہ آتے ہیں نا ہاں
بہت سارے اچار سب رہتے اور آم مطلب کہ جیسے آپ کا جوس آپ جو بناتے تو جیسے جوس میں آم کو مطلب کہ جو ڈالتے ہو ٹھیک ہے آم کا جوس جو بناتے تو اس میں اگر آپ کیلا ڈال لو تھوڑا سا اگر سیب وغیرہ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو وہ بھی ڈال
تو ہاں تو وہ مکس ہو گیا نا پھر مکس ہو جاتا نا ہم ایسے کرتے ہیں وہ آم کو پہلے جیسے پورا کال لیتے پرن نے چوڑ لیتے کو گٹلی اٹلی بھی نکال اس کا بھی پورا نکال لیتے کا پورا جوس ج مطلب نکال کر اس کو پھر شکر ڈال دیتے اس میں پھر اس میں دودھ ڈال دیتے تھے تھوڑا پھر اس کو تھوڑا اچھے سے ہاتھ سے مکس کر کے پھر مکسچر میں پیس لیتے
اچھا
اس کے بعد میں بن جاتی س پھر اگر ٹھنڈا پینے کا ہے تو
اچھا اچھا ہ چلو اچھا لگا آپ کی ریسپی سن کے اور مطلب کہ اور کیا بناتے ہو اور آم س
آام سے ہم
کچیا بنااتا جو مطلب چھوٹے چھوٹے چے آم کا جو کچا ٹائپ کا بنتا ہے
نہیں وہ آم پاپڑ آتا ہے پر آم پاپڑ کا جو ہے تو وہ بھی مارکیٹ میں کائے
اچھا ایسے بنائے نہیں آپ نے جیسے میں نے آپ کو اسٹم بتایا تھا نا کہ وہ مطلب کہ اموٹھ اموٹھ اسی کو آم پاپڑ بولا جاتا ہے
نہیں ہم جیسے وہ آم پاپڑ جیسے ہم بچپن میں کھائے وہ آم پاپڑ کا ٹیسٹ الگ رہتا ہے اور ماوٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ الگ رہتا ہے ان کا اس کا ذائقہ کا ذائقہ الگ الگ رہتا ہے مطلبمواٹا الگ رہے اس کی جیسے پرت رہتی ہے نا آپ جو بول رہے ہیں اس کا چھوٹے چھوٹے فیس رہ ے اس کی پرت رہی تھی ایک دم پتلی
پتلی سی پرت رہتی ہاں سو شاپ پہ ملتی ہے ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا
جو آم پاپڑ کی بات کر رہے ہو تو آم کی شیپ کا بنا ہوتا ہے وہ جیسے وہ مارکیٹ ایسے ملتا ہے د دکان پر دو تین روپئے کا بچہ بچے کھاتے ہیں وہ جیسے ہم کھائے بچپن میں
اچھا
ہاں آم کا اچار بھی بناتے ہیں نا کہئی بھی
ہاں ہاں آم کا چاٹ بھی بناتے ہیں اس میں اچھا لگتا ہے جی جی آپ نے نہیں بنایا کبھی آم کا گچڑ
نہیں آم کا اچار نہیں بنایا ہم
اچھا
ہم جیسے ریڈی مڈ ہی کھا لیتے جی
او ریڈی مڈ ہاں وہ مکسر والا جو آتا میں وہ مکسچر آتا ہے جو جس میں ساری چیز رہتی ہے گاجر آم رہتا ہے نیمبو رہتا ہے ساری چیز رہتی ہے اس میں
ہاں ہاں ا
ہاں چلو اچھی بات ہے سب کھانا چاہیے گھر کا بنا رہتا ہے تو اور اچھا رہتا اور ٹیسٹی بنتا ہے اور جیسے مطلب اس سب میں اگر آپ مطلب کہ سیب وغیرہ کھاتے ہو تو کیا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے صے کھانا اس موسم میں
سیب سیب تو ہر موسم میں کھا سکتے نا سیب کا جیسے کچھ مو سم جیسے موسم تبھی تو یہ موسم میں تو یہ نہیں معلوم ج کہ کےو ائ پر سیف توار موسم میں کھانا چاہیے
کھانے کے فائدے کیا ہے اس سے کیا طاقت ملتا ہے کہ نقصان مطل ل کہ ہو
نہیں تو اس کا تو فائدہ ہی ہے نا سیب سے کون بڑتا ہے اپنا
اور اگر زیادہ کھا لو تو کیا نقصان نہیں ہوتا
نہیں نقصان نہیں ہوتا ہے زیادہ کھانے سے مطلب فل فروٹ کھانے چاہے ڈیلی مطلب کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی فھل فروٹ کھانے چے دو دوپہر میں مطلب س
پیر میں دک پہر میں کبھی مت کھائےیں کا نہیں نہیں دوپہر میں کبھی مت کھائے کیونکہ یہ نا پھل فروٹ کا ٹائم یہ رہتا ہے کہ ہے کہ گیارہ بجے آپ کھا سکتے ہو گیارہ بجے صبح بھی نہیں کھانا ہے مین ٹائم گیارہ بجے کھانا ہے یہ کیاار وہ کات ہیں نا اسٹمپ کوچھ نہیں ہوگا بہت اچھا پاچن کریا بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گی تو پھر اب تو اڑھائی بجے کھانا آرام سے کھا جاتا ہو پھل فروٹ کو کھانے کے بعد کھانا ہی نہیں چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گیس بنتی ہے اگر آپ سیب کھا لیتے ہو تو سیب آپ کھاتے ہو کیسے مطلب چھیلا ہوا کھاتے ہو یا پھر سیب کے چھلکے والا کھاتے
نہیں چھلکے والے میں ہی تو اچھا اس میں بھی تو رہتا ہے مطلب اس سے تو خون بٹھتا ہے اپنا اس سے صحت طاقت وہ مین چیز وہی ہے ہاں
ختا کا مطلب ختا کے ادھر سے بن کے آیا ہے تو وہ چیز سفاہی والی ہوتی ہے اور وہ جی جی جی تو وہ چیز کھانا چاہیے ٹھیک ہے
ہاں
چلے آپ سے جان کر بہت اچھا لگا ساری چیز ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے پھل فروٹ کھانا بھی چاہیے پسند بھی ہے مگر ٹائملی کھاؤ تو وہ اچھا رہے گا صبح ڈرائی فروٹ لے سکتے ہو اور جیسے گیارہ بجے آپ مطلب یہ کھا سکتے ہو
شام جیسے صبح میں بھگا کر کھا سکتے نا رات بھر بھگا کے صبح کھا سکتے بادام
چلے ٹھیک ہے پھر آپ سے بات کر بہت اچھا لگا ضرور آپ کی باتیں مطلب کہ میں دھیان میں رکھوں گا اور ٹرائی بھی کروں گی انشاء اللہ
ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ